ہلو
جی آپ کیسے ہیں
بس اپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں
شکر اللہ کا آپ سنائ
بس میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیا کر رہے ہو
بس ابھی بیٹھی میں پڑھائی کر رہی تھی پڑھ رہی تھی ایگزامس آنے والے ہیں نا اس لیے
ہاں میں بھی پڑھ رہی تھی لیکن میں نے آج دن میں نہیں پڑھا میں نے کل پڑھا تھا رات کو پورے رات کو بیمار تھی
اچھا وہ تو ہوتا ہے نا مطلب جب سوتے نہیں ہیں اس لیے ارے پہلا پیپر انگلش کا ہے تو اس لیے میں انگلش میں پریپریشن کر رہی تھی
میرا تو نیٹ ہے پرسوں ہی
اور پتہ ہے کتنا بڑا ٹاپک دیتے ہیں پھر گھر والے اس بات پہ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے نا کہ ان کے کتنے فائدے ہیں
ہاں ایک سال کی محنت ہوتی ہے اور اور فائدے بھی بہت سارے علم علم پہ ہی ساری دنیا چلتی ہے
ایک سال کی محنت تو چھوڑو یہ تو مطلب علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مطلب ایک سندوق میں بھر کے رکھیں گے بھر کے رکھیں گے اور کبھی بھی نکال سکتے یہ تو کہیں پہ بھی کام اتا ہے علم بہت بڑی دولت ہے
تو صحیح ہے
ہاں
اور آپ آج کل کیا کر رہی ہے
بس کچھ نہیں ابھی تو تو بس خالی ایگزم ایگزم ایگزام کی پریپریشن ہی چل رہی ہے نا میں وہی بول رہی ہوں نا اج کل علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے علم کے بغیر نہ انسان کہیں پ لگے گا نہ کچھ
ہاں علم سے ہی تو آج سب کچھ چلتا ہے شادی نوکری سب کچھ علم پہ ہی ہے
صحیح بات ہے مطلب اگر کوئی مزدوری بھی کر رہا ہوگا نا مطلب اگر کوئی مزدور شخص بھی ہوگا نا
ہاں
اس کو بھی اس نے بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ سے ہی مطلب اگر مزدوری لے گا کسی سے اس میں حساب لگا سکے اس کے بغیر تو کوئی بھی چیز علم کے بغیر تو اج کچھ پاسبل ہی نہیں ہے اور آج کل کا زمانہ اتنا فارورڈ ہے اتنا فارورڈ ہے اس میں تو سب کچھ آن لائن ہی چلتا ہے
ہاں اور یہ سب کچھ علم پہ ڈیپینڈ ہے جس نے علم پایا ہو اس پہ یہ سب کچھ ہے جیسے کہ آج کل یہ فون تو سب کچھ ہوتا ہے جس نے نہیں پڑھا ہوگا اس کو کیا پتا فون کیس
آپ کو پتا ہے مطلب جب ہم چھوٹے تھے نا تو اسکول جاتے تھے تو جب پانچ چھ سات سال اسکول پڑھتے تھے تب جا کے کوئی اور لینگویج آتی تھی پاس کر کے بچے جو ہے نا
وہ پہلے ہی سیکھتے ہیں فون پہ
تو یہ جو میں نے آپ کو بولا وہ سب کچھ وہی سے مطلب جیسے انہوں نے وہی سے پڑھا ہے
ہمیں پرسوں تک اردو نہیں آتی تھی آج کل کے بچوں کو دیکھو وہ تو اردو انگلش کرتے ہیں ابھی اسکول بھی نہیں گئے ہوتے ہیں وہ انگلش
اردو کی اردو کی تو بات ہی نہیں ہے
ہاں وہ تو انگلش کر رہے علم کے بہت سارے فائدے ہیں جس نے علم پڑھا ہو اس نے ساری دنیا کی ہوگی برابر علم کے بہت سارے فائدے ہیں
ا آواز بھی
ہاں ہاں نیٹ کا ایشو ہے شاید آواز بریک ہو رہی ہے بہت ساری میں آپ کی آواز نہیں سن رہی ہوں کبھی کبھی
ہاں ہاں وہی ہو رہا ہے اس میں
اور آج اے آئی کا زمانہ ہے
ہاں وہ تو ہے ہی
آج سب کچھ آن لائن کلاسز ہوتے ہیں اور کپڑے لاتے ہیں فون پہ بازار کا سامان فون پہ لاتے ہیں یہ سب کچھ علم کی وجہ سے ہے جس کو آتا ہوگا وہی کر سکتے ہیں
اب کپڑے وغیرہ تو چھوڑو جو ہاسپٹل وغیرہ میں ٹکٹ دیتے تھے پرسکرپشن وغیرہ وہ بھی اب آن لائن ہی ہوا ہے
ہاں ہاں وہ بھی آن لائن ہو رہا ہے سب کچھ آن لائن ہوا ہے مجھے نہیں لگتا اب کچھ آف لائن گھر بیٹھے سب کچھ ہم کر سکتے ہیں
ہاں وہ تو صحی بات ہے اور ل
آن لائن حساب سے
ہوا ہے صحید
ابھی ہم جیسے پ رہے ہیں ہم فون پہ ہی یو ٹیوب پہ ہی پڑھ رہے ہیں یوٹیو
ہ ہاں سب کچھ سب کچھ اور زیادہ تر زیادہ تر زیادہ تر جب سے وہ کووڈ نائنٹین ہوا تب سے تو زیادہ زیادہ اٹیک زیادہٹرٹ ہوئے فون کی طرف
ہاں یہ ہوئی نا تاپس ہوئی نا کلاس سکول کلاس فون پ اس
لیکن جب میں اسکول جاتی تھی نا میں مجھے لگتا ہے شاید تب ایٹتھ میں تھی تو میرا س ر ایک تھا اس نے مجھے کسم سے اس نے مجھے بولا تھا اس نے مطلب ہم سب کو بولا تھا کہ اب دیکھنا مطلب ایک دن ایسا آئے جس دن اسکول بھی نہیں ہوں گے مطلب گھر بیٹھے سب کو پڑھایا جائے گا ابھی تو جاتے ہیں اسکول بچے لیکن دیکھنا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کرتے کہ یہ اسکولول وغیرہ بھی بند ہو جائیں گے اور اس کے بدلے جو ہے وہ سب کچھ
ہاں لیکن جتنا اچھا جتنی میموری جتنا ٹیلنٹ اسکول میں پیدا ہوتا تھا نا ایک بچے میں
ایسے ہاں ہاں ویسے ایسے نہیں ہوگا
نہیں ہوگا نا بچہ فون کی طرف اٹریکٹ ہوا ہے اتنا اتنا نہیں ہوگا مطلب علم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے لیکن جتنا مطلب پہلے ٹینتھ کے بچے کو آتا تھا نا اتنا آج اگر گریجویٹ بھی ہوگا ہوا نا اتنا نہیں اتنا نہیں آئے گا
ویسے ہوتا ہے نا اسکول میں میم ٹیچرس کی نظر بھی ہوتی تھی ایسے فون پہ پتاہ نہیں کون پڑھ رہا ہوتا ہے کون کس کی طرح ہوتا ہے وہ پت ہی نہیں ہوتی ہے علم کے بہت سارے فائدے تھے پہلے اب یہ فون پہ ہوا ہے کیا بچے پڑھیں گے کیا کریں گے وہ پتا نہیں ہے اب
بھی نہیں اور وہاں تو اسکول میں پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی تھی اسکول میں پیرنٹس کو بلایا جاتا تھا ایسے تو پتا ہی نہیں ایسے تو پتا ہی نہیں چلتا ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں
ویسے پت چلتی تھی بچے کی حالت کیا ہے بولتے تھے ٹیچرس ہمارے پیرنٹس کو پہلے یہ پیچھے ہے یہ نہیں پڑھ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے ویسے پتا چلتی تھی ایسے فون پہ کس کو کیا پتاہ چلے گی
تو میں
اسی وجہ سے تھوڑا یہ فون کی طرح بہت زیادہ ہوا ہے اورورنہ علم کے بہت سارے فائدے ہیں علم جس نے پڑھا ہے نا وہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں علم سے ہی ہم سب کچھ جان پاتے ہیں
اور کیا سب کچھ تو آج تو سب کچھ پڑھائی جب تک پڑھائی نہیں ہوگی ایک بندے کے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی زندگی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے مکمل نہیں ہے پڑھائی کے بغیر زندگی پہلے کیا رواج ہوتا تھا کہ مطلب بولتے س آد لوگوں کے بیٹوں کو نہیں پڑانا ہے وہ یہ وغیرہ مطلب باہر نہیں نکل نکنے دیتے تھے
ہاں اور آج کل کی پڑھائی تو با ہی اھی ہوتی ہے
آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا نا انگلش میں وہ ایک چیپٹر تھا بولی
ہاں
ہاں تو اس کے ساتھ اس بیچاری کے ساتھ کتنے ٹارچر ہوتے تھے اس کو باہر نہیں جانے دیتے تھے وہ یہ وہ تھوڑی سی سانلی سانلی سیی تھی لیکن
لڑکی کو بہت ہوتا تھا ایسے مسئلہ ورنہ ویسے لڑکی ہی پڑھتی تھی اچھی اور آپ کیا کر رہی ہیں آج کل آپ نے کتنا کیا انگلش میں کمپلیٹ
میں ابھی پیرک نہیں تھی ابھی پورا پرپر نہیں ہوا میں سوچ رہی تھی پہے کم کروں گی تو اس کے بعد میں کام کر دوں گی اس کے بعد تھوڑا سا ریویژن بھی ہوتا اور پچھڑا بھی یاد آتا تھوڑا بہت ایسے تو یار ہی نہیں رہتا کچھ مجھے سمجھ نہیں آتا پھر پیپر دیک کے چیک کرانے لگتے
ہاں اور یہ اگزام بھی ختم ہوتے پھر فری ہوتے ہیں گھر میں ویسے بھی وسے ٹینشن ہوتا ہے نا اس کا لرن کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسے پریش چل جاتے ہیں
ہ وہ تو صحی بات ہے ایسے تو رہس ہی ہے پسے جب اسکول پسے جب اسکول بیگ لیتی ہو تو کتنا باری لگتا ہے
ہاں بہت زیادہ
لیکن پت ہے علم حاصل کرنے کے لیے اگر ایک انسان کو مٹ بھی جانا پڑے گا نا ایک انسان مطلب مٹی کے اندر بھی جائے گا نا لیکن علم حاصل کرنا ہے جیسے لکھا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لے چین بھی جانا پڑے
ہاں ہاں وہ بھی جانا جانا
ہاں وہی بندہ جائے گا
لے بھی ضروری ہے زندگی میں صرف علم ہے
کیا آپ ٹیوشن جاتی ہو
ہاں میں جاتی ہوں لیکن پرسوں سے چھوڑا اب ایگزام ہے نا گھر پہ ہی پڑھتی ہوں اب اب میں گھر پہ ہی کرتی ہوں تھوڑا یہ ایسے وغیرہ ریویژن وغیرہ کرتی ہوں گھر پہ
چلو اچھی بات ہے ریویژن تو ہونا چاہیے اسی سے تو پورا یاد آتا ہے چلو میرے پڑھ پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے
ہاں
میںب اور تھوڑی دیر اس میں نظر دیتی ہوں
آپ کیا پڑھ رہی ہو انگلش میں کون سا چیپٹر پڑھ رہی ہو آپ
ابھی انگلش میں ہی پڑھ رہی ہ ایس چیپٹر نہیں پڑھ رہی ہوں میں انگلش میں تو ریوائز ہی کر رہی ہوں نا
کیا کر رہی ہو ر
میں پورا مطلب پہلے سے ہی ریوائز کر رہی ہوں وہ ونٹرس میں جو پڑھا تھا اسی میں ریویژن
پہلا پیپر انگلش ہی ہے آپ کا
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو آپ بھی کرو محنت میں بھی کروں گی محنت
ہاں ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے ج
ہاں ایسے ہی ہوگا ویسے ورنہ اگر ہم نے بند ہی رکھا تو
تو ہاں تو کیسے
تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے آج جب ہم فون پہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں پھر ویسے ہوتا ہی نہیں ہے کچھ چلو میں اب پڑھتی ہوں اب کرتے ہیں بعض رم کال
اچھا چلے ٹھیک ہے پھر میں ابھی پڑھتی ہوں تب تک
ٹھیک ہے